السلام علیکم و علیکم السلام
بھائی ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بس بڑھیا الحمد للہ آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں
شکر شکر اللہ کا
تو بتائیے بس میں بھی بیٹھا ہوں تو میں نے سوچا آپ کو کال کروں چائے وائے پ ہے آپ نے
ہاں بھائی میں نے چائے پی آپ نے چائے پی
ہاں جی بالکل میں نے بھی چاہا پ آپ کے گھر والے آپ کے بھائی بہن سبھی ٹھیک ہیں شکر ہے اللہ تعالی کہاں سے ہیں آپ
ہاں بھائی میں سری نگر سے
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے
ہاں
تو میں سوچ رہا تھا کہ جو کیا بولتے ہیں اس کو ہم ایجوکیشن کے بارے میں جو علم ہے تعلیم ہے اس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے رائے لوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری تعلیم میں ہمیں کرنی چاہیے اور جو ہماری آنے والی پیڑھی ہے جو ہمارے نوجوان نسلیں ہے کافی بھٹک چکی ہیں راستے سے کیا وجوہات ہیں اس کے
میں یہی مطلب کہ مسیج دے رہا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک کہ وہ جو آج آج کل کے دور میں اگر مطلب کہ کوئی ودؤٹ مطلب کی جو مطلب کہ سکول وکل نہیں جاتا ہے
ہاں
تو تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے آج کے دنیا میں پاسبل دیکھ بھائی اگر آپ کو کہیں کسی اور فارن جانا ہے یا ہندوستان میں ہی کہیں جگہ جانا ہوگا تو پہلی بات آن لائن کا سسٹم ہے تو وہ ہم تعلیم سے ہی یوز کر سکتے تھے کیا آن لائن کیسے چلانا ہے کیسے نہیں رہی بات اور اگر آپ کو بائی ایئر جانا ہوگا تو ٹکٹ نکالنی پڑے گی تو وہاں پہ بھی تعلیم لگتی ہے بھائی ٹرین میں جانا ہوگا ٹکٹ نکالنی پڑے گی تو ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گا اس میں تو رہی بات آ رہا آپ کو پھر وہاں سے گھومنا ہوگا کہیں جگہ تو راستے میں بور یا اگر آپ کو میپ کا ضرورت پڑے گا تو وہ بھی وہی بندہ کرے گا جو مطلب کہ پڑین بندہ ہوگا جس نے پڑھا ہوگا کچھ تو آج کل کے ب آئے اے آئی کا زمانہ ہے بھائی تو تعلیم بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں تعلیم بہت ضروری ہے میری میسیج یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب کہ اسکول کی اور نہیں جا رہا ہے کالج کی اور نہیں جا رہا ہے تو اس کے کے لیے میں یہی میسیج دے رہا ہوں کہ بھائی سکول جاؤ کچھ حاصل کرو مطلب تعلیم کے ساتھ اس ساتھ مطلب کہ کوئی اور بھی ٹیکنیکل ہینڈ پکڑو کہ تو یہ نہیں ہے کہ کل جاب کے لیے مطلب ج آج کل کے لوگ نائنٹی پرسنٹ مطلب کہ جاب کے لیے وہ ہم ہم کریں گے یہ مطلب کہ وہ ہم پڑھیں گے پھر جاب ملے گی یہ نہیں پ لاسٹ میں جاب ملے گی یا نہ ملے گی کیا پتاہ ہے کیا ہوگا ہم نصیب میں لکھ کے پھر بھی اس کے ساتھ اگر کچھ ٹیکنیکل ہینڈ چ جیسے کہ آئی ٹی آئی ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے یا مطلب بہت سے سکیم مطلب کہ یہ ٹیکنیکل ہینڈ ہے ان میں بھی ٹائم دیا کیا کرو کہ کچھ سیکھو بھائی وہ وہ مطلب کہ آگے کام آئے گا پھر
تو ہاں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جاب کے لیے ہی ویٹ کرے تو انتظار ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی کوئی نہ کوئی اسکل ہو ہاتھ میں تاکہ ہمارا ہاتھ میں کوئی تجربہ ہو کوئی کصب ہو تاکہ ہم آگے جا کے کسی بھی جگہ رکیں نہیں کہ کسی بھی جگہ ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اگر ہم دیکھییں جو کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے اکثر ہم ہ جو بھی کیا بول جو بھی بزنسز ہیں کام ہے ان میں ہم کسی نہ کسی اگر کوئی کسی جگہ کوئی کم پیسے ملتا ہے کوئی چھوٹی کام ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کام کو میں کیسے کروں گا میں میں نے فلانا ڈگری کی ہے فلانا اے کیا ہے میں نے کمپیوٹرز میں یہ کیا ہے تو میں کیا کیوں یہ کروں اس پانچ سو لینے کے لیے پانچ سو میں میرا کیا ہی ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام جو بھی صحیح کام ہے جو بھی حلال طریقہ ہے جس سے بیس صحیح اچھی کمائی ہے حلل کمائی آتی ہے اس کو کرنے کے لیے کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے مجھے لگتا ہے اور جو کہ
کیونکہ بھائی اگر کسی کسی کمپنی میں یا کوئی بھی جاب ہو یا مزدوری ہو پانچ سو ملیں گے بھائی آہست آہستہ انسان رئیز ہوگا مطلب اس کام سے جب دل لگائے گا آہستہ آہستہ وہ گرو کرے گا کہ ہاں اس کو پھر آگے آگے آگے جتنے نہ وہ ٹائم اس میں اسپینڈ کرے گ ا اس کی ایکسپیئنس بٹ جائے گی لیکن وہ اس سے بھ جائے گی جب اس کےاس ہنر ہوگا تو اس کے اوھر آگے سیرج بھی اچھی ملے گی کہ اس کی لائف بھی سیٹ ہو جائے گی ورنہ کہ بند آج آج کل کے روگ لوگ مطلب کہ گھر میں بیٹھ کے ڈپریشن میں چل جاتے یا کوئی ٹینشن ہوتا ہے پھر اس ٹینشن سے اس کو یہی مطلب کہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے اگر میں پڑھوں مطلب میں نے آج تک اتنا ڈگری حاصل کی کوئی بی ٹییک ایم ٹٹییک ایم ایس سی وال وہ مطلب بہت سی ڈگریاں ہے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا اس کے بعد اس کے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ نہ گھر سے باہر نکلتا ہے تھا اگر وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کے دماغ میں ایک ہی مطلب کہ راستہ نظر آتا ہے وہ ڈرگ تو جب وہ اس میں چلا جاتا ہے تو بس اس کی بربادی وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اس کی فیملی کو بھی اور اس اس کو بھی بھائی ہے نا صی بھائی اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ڈگری کر رہا تھا تو تو اگر اس کے سھ سھ اس نے کچھ ٹیکنیکل ہینڈ کیا ہوتا تو اس کے وہ ڈگری یاد نہیںتی رہتی کہ میں نے میری ڈگری وہ ضائع ہوگی اگر اس نے مطلب کہ کوئی بھی کمپیوٹر کے کورس یا بہت سے مطلب کی کورس ہے یہ ہے الیکٹریشن ہے موٹر میکینک ہے بی ٹیک مطلب وہ بھی کر اس نے کیا ہوتا تو وہ اچھی خاصی کمائی کسی کمپنی میں پرائیویٹ کمپنی اگر ہوتی تو وہ اس میں خود کو سیٹل کر دیتا تھا خود کی کم مطلب جو اس کی دن بھر کا مطلب ضرورت پیسے ہوتی تو وہ اس کو مل جاتا ہے اس ڈگری سے لیکن اس نے کیا ہوتا ہے اس کے پاس ہنر بھی ہوتا ہے ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے مطب کہ وہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کے کے پاس ہونر ہے ٹیلنٹ ہے لیکن یہ یہ وہ لوگ مطلب کہ شوک وہ اگر اس کو کہیں جگہ پہ مطلب ٹیلنٹ شو کرنا تھا وہ مطلب کہ وہ گر گرا مطلب کہ میں کیا کروں مجھے یہ لوگ ویسے بولیں گے مطلب وہ لوگ اسے ڈرتا ہے پہلی بار یہ لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہی کوئی مطلب کہ سیکھے نہیں آئے ہے سب کو سیکھنے کو ملتا ہے روز روز کوئی نہ کوئی بات انسان وہ ہے جو ب نیند اٹھ کے ہر روز اے اگر ایک ہی ورڈ مطلب کہ وہ سیکھ جائے کسی سے تو وہ انسان ہے نہ کہ جانور کی طرف مطلب کہ صبح اٹھے کھانا پینا شام کو سوئے پھر سوائے سحی روز تو وہ انسان ہے وہ نہیں ہے انسان انسان وہ ہے جو ہر روز اگر ایک ہی ورڈ کوئی سیکھے بھائی تو وہ انسان ہے
جی بالکل آپ نے جو یہ بات کہی جو کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تجربہ کوئی نہ کوئی قسب کے ہاتھ میں ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنائے
ہاں بھائی ب ہو رہی بات بھائی ہاں بھائی اور رہی بات اگر فیملی میں کوئی مطلب آپ کیھوٹی سی بزنس ہوتی ہے گھر میں تو باپ بولتا ہے کبھی چلو میرے ساتھ آ جاؤ یہ کام کریں گے تو مجھے وہاں پہ ہیلپ کرو وہ کرو یہ کرو مجھے مدد دے اس میں تو وہ بندہ بولتا ہے میں کیا کروں یہ کام یہ کون سی کام ہے مطلب اس کو وہا مطلب کہ چھوٹی کام نظر آتی ہے لیکن اس کو وہ پتا نہیں ہے میں اسی روٹی سے مطلب اتنا بڑا ہو گیا ہوں اتنی اتنیسوں سے میں نے اتنا ستہارا حاصل کیا ہے لیکن وہ نہیں سوچتا کہ اگر میں باپ کو ہیلوپ کرو کیا پتا ہماری کم مطلب کہ وہ چھوٹی سی بزنس کل بڑے بزنس بن جائے میں بھی سیٹل ہو جاؤں اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور بھی دس لوگ سیٹل ہو جائیں گے لیکن بندہ وہ نہیں سوچتا وہ بندہ وہ نہیں سوچتا وہ بولتا میں کیا کروں باپ کے سات یہ کام یہ کون سی کام ہے لیکن اگر دماغ سیٹ ہوتا اس کا بھائی مطلب کہ کاؤنسلنگ ہوتی کسی نے کی ہوتی کاؤنسلنگ کی بھائی ہاں تمہارا بزنس آج چھوٹا ہے اور آپ بھی سات دو کو بائی کو اور بھی اور ایڈ ہوں گے مطلب کہ دو تین بائی تو یہ آپ کی بزنس بڑی بن جاتی ہے
جی بالکل جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کام جب مجھے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی اسٹارٹ ہوا دھیرے دھیرے کر کے اگر ہم دیکھیں کے بڑے بڑے برانڈس جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ تھے اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ ان کا جو کام ہے کافی بڑھ چکا کا بڑھ چکا ہے جیسے اگر ہم دیکھیں کوئی بھی چھوٹا سا ہم کوولگیٹ کی اگزامپل اگر ہم لے تو وہ چھوٹی سی کمپنی تھی آج اگر ہم دیکھے ہر ایک گھر میں جو کولگیٹ ہے ہم کام کام لیتے ہیں ہم اس سے کو کو گیٹ کی سے صفائی ہوتی ہے تو جو بھی ہمارے جو گھر گھر میں بھائی بہن ہوتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل دماغوں میں یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو کل کو آپ کو جاب نہیں ملنے والی ہے یا وغیرہ وغیرہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری تعلیم ہے جو بھی ہمارا علم ہے وہ آنکھ وں کا نور ہے ہمارے لیے کیونکہ
بالکل بالکل جس کے پاس یہ ع للم ہوگا بھائی وہی کوئی بزنس اسٹارٹ کرے گا اسی کو کچھ آگے ملے گا بھائی دیکھ بھائی اگر جو بڑے بزنس مین ہے نا آج کل کے اگر ان کی ہسٹری ہم دیکھ سک دیکھتے ہیں نا بھائی تو انہوں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے بوجنا بہت بڑے مطلب کہ بلیگیٹرس ہیں مطلب کہ ہندوستان میں ہم اپنے ہندوستان کی ہی بات کریں گے آپ دیکھو ان ان کی ان کی حالات کیا ہوتیھی اس ٹائم اور آج کہاں پہ لیکن اسٹارٹ دیکھو ان کہاں کہ زیرو سے ار ہم بولیں گے گھر وال کو ہمیں بزنس کرنے ہیں ہم بولتے ہیں اس کا دس لاکھ دو بیس لاکھ دو ایک کروڑ تو تو ہمیں بزنس کر رہے ہیں کیا پتا لاس ہو گیا تو پھر وہ پیسے بھی جائے اور بھی قرضہ ہوگا تو وہ بھی جائے پھر انسان پ ہے کیا کرتا ہے خود کشی بھی آتا ہے تو وہ بزنس نہیں ہے مطلب اس نے پہل ہی مائنڈ سیٹ کر کرنا ہوتا ہے مطلب میں وہ پہ پھر سے بھی یہی بول رہا ہوں جس کے پاس ایجوکیشن اچھی نالج ہوگی اسی کو دماغ ہوگا ورنہ کہ وہ آتا جاتا ہوگا سکول تو وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہوتا اس کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی بس اگر کوئی پڑ رہا ہے اس سے جی بھر کے مطلب کہ دل لگا کے پڑھنا میں نہیں پڑنے کے ساتھ سھ اس کو کھیل کود کی اور دماغ دینا اس دماغ اچھا مطلب شارپ بن جاتا ہے میموری پاور بھی مطلب کہ اچھا ملتا ہے اس کو بھائی
تو اور اس کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی سکل اپنے ہاتھ میں رکھے کے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر موڈ پہ کہیں کہیں پھنسے نہ اور تعلیم بھی آپ جاری رکھے کیونکہ تعلیم ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ انسان کی جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے مفید ہے ہر کسی کبھی کبھار بھیوں نہیںیں وہ پھنسے
بالکل بالکل
چلو اس بارے میں مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا
مجھے بھی بہت ہی مشی اچھا خاصہ نصیحت ملی آپ سےفائی تو بہت ہی اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کرنے کو تو چلو شکریہ بھائی
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظٹھیک